ہلو
ہلو
وعلیکم السلام
اور خیریت سے ہیں
خیریت ہیے آپ کے امی ابو جان خیریت ہےنا
سب خیریت سے ہے انشاء اللہ بس آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہے
خریت ہے اور سنائیے کیسی ہو آپ بڑھیا ہو کہ نہیں
ہاں جی ہاں جی بڑھیا ہوں میں اور کیا چل رہا تھا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
نہیں نہیں
اچھا چلو پھر تو ٹھیک ہے اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
ان شاء اللہ بیٹھے ہیں آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
بس میں تو بچوں کو تھوڑا کام کروا رہی تھی موبائل فون پہ آیا ہوا تھا ان کے کلاس گروپ میں وہی کروا رہی تھی بس تھوڑا
بڑیا ہے اور موبائل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
موبائل کا تو دیکھیے ایسے ہیں موبائل کے فائدے بھی بہت ہے اور اس کے نقصان بھی بہت ہے ہے نا
اگر بندہ اس پہ بات کرنے بیٹھ جائے تو بات بہت لمبی چلی جاتی ہے آج کے دور میں ایسا ہے کہ جو موبائل فون ہے وہ تو ہماری بنیادی ضرورت بن چکا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہر ایک بندے کو چیے ہوتا ہے ہ انسان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو مطلب دیکھو اسے بھوک پیاس تک کا احسان نہیں رہتا اگر اس کے پاس موبائل فون ہوتا ہے ہے نا
صحیح کہہ رہے وہ سب چیز کو بول جاتا ہے موبائیل کے چکر میں
صحی بات صحیح بولا آپ نے بالکل صحی فرمایا مطلب اس وقت گزرنے کا پتا ہی نہیں چلتا ہی کب دن ہوگی رات ہوگی دنیا کی مصروفی سے تو بیگانہ ہی ہو جاتا ہے بندہ
ہاں صحیح کہہ رہے ہو جیس جیسے کہ میں بتاؤں اس کے فادر بھی بچے موبائل کے خود
ہوں صحیح بولا آپ نے
اس کے فائدے بتاتا ہوں آپ کو ہے نا موبائل کے بارے میں جیسے کہ موبائل حالانک ہے وہ بہت سویدھا جنک ہے اپ نے دیکھا ہوا ہے نا جو کام کو چ گھنٹوں کے کام ہوتی ہے منٹوں میں کر سکتے موبائیل کے دوران
ہاں ہوں ہاں اس سے ہو جاتا ہے بڑے جلدی جلد سارا کام ہو جاتا ہے جلد سے جلد ہو جاتا ہے
ج آپ جیسے آپ کو کسی سے کچھ منگوانا ہو تو آپ ہر چیز ہر چیز آن لائن کر دو اسے حال کردنے آئے گا نا وہ آپ پہلے موبائل نہیں تھا جب آف لائن لینے ج رہے تھے تھے کسی وستو کو تو اس میں گھنٹوں لگتی تھے ہے نا دکان میں جانے میں پھر ادھر سے آؤئے ادھر جاؤ گے ہے نا
وقت کی بربادی نہیں نا ہوتی اس سے آن لائن خریداری ہو جاتی ہے کسی کو رقم بھیجنی ہے بیٹھ ہم ایسی گ مطلب کتنی ایپس آتی ہے اس سے آسانی سے رقم بھیج سکتے ہیں کسی کو ضرورت ہے ہے نا گھر بیٹھے ہی سب ہو جاتا ہے اس سے
ہاں صحیح کہہ رہی ویسے اور کچھ پیسا پیسہ پ پہلے بینک جانا پڑتا بینک بھی نہیں جانا پڑے گا
ہاں
اب اب حال کی حال گھر پہ ہی لے لو ادھر ادھر کر دو دکان پہ کچھ لے نہ آ تو
ہ ہماری تکلیف کو کم کر د ہے اس نے ایک طرح سے تھا نا ہماری تکلیف کو کم کر دیا ہے وہی اس کی اہمیت بھی بہت ہے نا اہمیت ہے پھر اس بات کے لیے کہ ہمیں مطلب زیادہ تکلیف نہیں دینی پڑتی اپنے شریر کو اپنے جسم کو ٹانگوں کو خاص طور سے ادھر جاؤ ادھر جاؤ بندہ تھک جاتا ہے بہت اس میں سب میں
دیکھ کرتے کرتے چلاتے رہو انگلیاں انگلیاں کام کرتی ہیں اس میں تو
پہلے انسان کا ایک ایک کام میں کتنا وقت جایا ہو جاتا تھا اب دیکھ تو سارا وقت بچ جاتا ہے
وہاں پہ جہاں پہ جیسے کسی سے سمپرک کرنا ہوا آپ کو تو آپ کو کہیں کچھ نوٹس تو نہیں بھیجنا پڑے گا پسی ڈاک دوارا پہلے جب پہلے تو کیا کرنا پتا پرچی لکھو جب وہاں پہ ڈاک میں جاؤ ڈاک ذ میں ڈال کر کیا ادھر گچھ سات دن لگتے تھے وہ وہاں پہ پہنچتی تھی تو اپنا سندیش کم سے کم دس دن میں پہنچ ان کے بعد اب تو حال ترنت کال ملایا اور دوسروں سے بات کی ہے نا
صحیح بات ہے سہمت ہوں میں آپ کی بات سے
جیسے کہ آپ موبائل سے کچھ کو اکیلا پن بھی محسوس نہ ہوا ہے کوئی ایسے اپنا بندہ ہے کاش اس سے بات کرنی ہے اس کی یاد آ رہی ہے آپ کو ہے نا تو اس سے ترنت ویڈیو کال کرو ایسا فیلنگ ہو ایسی فیل ہوگا کہ بندہ ہمارے پاس ہی ہے اس سے اکلا پن نا محسوس ہوگا موبائل کے ذریعے ہے نا
وہی ہے نا کہ بندہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو چند لمحوں میں بھی ہمارا اس انسان سے رابطہ ہو جاتا ہے نا روبرو ایسے لگ تا جیسے ہم روبرو ہو گئے اس سے
ہاں اس سے پھر اکیلا اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا اس بندے سے یہ لگے گا ہمارے پاس میں یہ گھر پہ ہی ہے اور اس سے کئی ایسے ہیں جیسے آپ بچے بول رہے بول رہے تھے نا کہ بچوں کو مرک آ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اب جب م موبائل نہیں تھا تو آپ کو بچوں کو وہاں پہ کوچنگ ٹیوشن جانا پڑتا نا تو وہاں سے ہوم ورک لے کے آتی جب کرتی اب وہ ٹیچر نے آپ ٹیچر نے موبائل پہ بھیج دیا وہ تو گھر پ ہی کر لیتے ہے نا اس سے وہ بھی دقت ختم ہے کہ بچوں کو ادھر ادھر لے جانا
سہمت ہوں میں آپ کی بات سے صحیح فرمایا آپ نے
ہاں اور حالانکہ ایسے ایسی کئی سویدھایں ہیں اور آپ کو کچھ جاب وغیرہ ڈھونڈنی ہے
اب دیکھو ہاں صحیح بات ہے آپ نے کتنی بڑی کتنی ساری ایپس ہیں اس پہ ہے نا
بہت ساری ہے میں آپ کو کچھ جو ہاں سائڈ پہ ڈالا کہ میرے کو جاب چاہیے تو ہال بندی کا کئی تارح کانٹ نمبر رکھے رہ تھے ان میں کال کرو اور جاب مل جائے گی پہلے تو وہاں پہ جا کر جاب لینی پڑتی تھی اب نہیں اب تو موبائل سے آپ کو کسی پرکار کی دقت نہیں آئے گی جیسے کہ کئی اس میں کئی ساری ویبسائڈ ہیں ان سے آپ کما سکتے ہو پیسے کمانے ہیں نا آپ گیم
ہاں بہت سی ہوتی ہے لوگ کافی کافی رقم جیت لیےتے نا اس سے تو جیسے دیکھو یہ تو ایک موبائل فون یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح سے علم کا خزانہ ہے ہے نا ہمیں مطلب کتنا علم ہو جاتا ہے ہر ایک چیز کا چاہے ہم نے قرآن پڑھنی ہو حدیث پڑھنی ہو مطلب سب ایک کلک پہ ملتا ہے کچھ بھی چاہے نکالنا ہو
وہ ہاں وہ تو آپ اس کو جیسے ڈمانڑ جیسا کہ ڈیمانڈ دو کچھ وہی کرے گا بنا ڈیمانڈ کے کچھ نہیں کرے گا وہ
ہاں کمانڑ دو گے تو سب مل جاتا اس میں ہ
اب آپ کو اس کے کچھ درپیوگ بتا سکتی ہو نا
نہیں دیکھو فائدہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا اس کا کہ دیکھو ہنگامی مدد ملتی ہے ہمیں جیسے کسی بندے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا باہر سڑک پہ ہے ہمارے کسی دوست کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہو گیا تو مطلب ہے کہ آپ ہوتا ہے موبائل فون ہوتا ہے نا تو پھر ہاں تو مطلب فورا مدد پہنچ جاتی ہے یا گھر والے وہاں پہنچ جائیں گے یا ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ مطلب وہی ہے نا کن حالات میں فورا مدد ملتی ہے مشکل حالات میں یہ فورا مدد
ہاں اس کو ضرورت ضرورت پہ اس کا علاج ہو جائے گا نا آپ اس کے درپیوگ ہی تو بتا سکتے ہو آپ اسے درپیو تو بچاؤ بہت
ہاں درپیوگ تو ہاں یہ تو مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ نہیں مجھے تو دیکھو فائدے زیادہ لگتے ہے اگر آپ کے چلانے پہ ہو جیسے ہمارے جیسے انسان ہے تو اپنے دوستوں سے رشتے سے مطلب جو غیر ملک میں رہتے ہیں ان سے عزیزوں سے ہمیں جڑے رکھتا ہے ہے نا تو مطلب وہی ہے ویڈیو کالنگ ہو جاتی تی ہے پھر دیکھو ان سے تو پھر بندہ اپنے عزیزوں سے جڑا رہتا ہے نا اپنے رشتے داروں سے
صحیح بول رہے ہو جیسے میری بات سنے جیسے کئی جگہ پہ کچھ بندے ہوتے ہے اپنے جیسے دوسرے دیش میں وہاں پہ کچھ کالنگ نہیں ہوتی تو ان سے آپ ویڈیو کال پہ بھی بات کر سک تے ہو نا اور وہاں پہ اور وہاں پہ وہ بہت بہت دن لگتے ہیں پہنچنے میں لنگی سے اندر کون آئے گا آئے گا رو جانا جائے گا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ایسے آپ حالانکہ اس کے کچھ د روپیئے بتاتا ہوں ہے نا آپ کو
ہوں
جیسے کہ آپ اس کو زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کے لیے دقت ہے نا
ہاں وہ تو دیکھو صحت کو خراب کرتا ہے انسان کی اگر دن رات چلائیں گے بنا کسی بات کے
ضرورت پڑے جب چلانا چاہیے آپ کو جیسے کچھ بچی ہیں اب ماں ان کے ماتا پتا ہیں ان کو اپنے بچوں کو سارے دن کے لیے فون د دے رکھتے ہیں نا جیسے ان کی روشنی پھل کر دی بیٹنےس اور دیک رہا ہے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کو کتنا فڑک پڑے گا ان کو نہیں معلوم وہ تو بچیوں کو معلوم پڑے گا جب آگے آگے بڑا ہوگا جب اس
اب بچے کی آنکھیں خراب ہو جائے گی نظر کمزور ہو جائے گی اور سر درد وغیرہ بھی دیکھو ہونے لگ جات پھر اس سے ہے نا وہی جسم خراب ہو جاتا ہے
نہیں اپ نے حالانکہ اب دیکھا ہوگا آپ کے اب اس ٹائم پہ بند بچوں کی آنکھ زیادہ خراب ہونے پڑ رہی ہے کیا وہ یہ یہ پروابلم آ رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہیں
وہی ہے نا یہ وقت کی بربادی ہے بچے گیم کھیل رہے ہیں بچے ریلس دیکھ رہے ہیں بیٹھے گنھٹو گھٹو گھنٹوں ٹک ٹک پہ لگے رہتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بچے اپنا وقت بر بجایا کرتے پھر اور کچھ نہیں ہے نا
ان کے ماتا پتا ان کو نہیں دھیان دیتے ان کو تو موبائل ان کے ہاتوں میں تو موبائل تھٹانم دیا بس ان کو کرنے دیا جیسے کہ جیسے کچھ بچے ہوتی ہیں ان میں گیم میں لگے آپ نے بول دیا گیم میں لگی رہتی ہیں اب ان بچوں کو آپ امرہ کرنے کے لیے آپ جیسے آپ کا بچہ ہے ا بر مت مانا جیسے آپ کے بچے ہے آپ نے اس کو موبائل تھام دیا وہ بول رہا ہے میم ممی میرے کو امرہ کرنے دو گھر کا اب آپ کو کیا معلوم آپ کے پیچھے کیا گیم کھیل رہا ہے کہ امرا کر رہے اس کی اس کی دیکھ ریکھ میں تو تپ ہی رہے گی نا
ہوں ابھی دیکو یہ رشت میں دوری گر کارکن بھی بن جاتا ہے نا یہ جو ہوتا ہے موبائل فون ہے نا لوگ ایک دوسرے کو وقت وقت نہیں د پاتتے اس پیز آایا کر دیتے تو رشتےرہ بھی دوری بنتی اس سے نا اور ہاں تعلیم کا بھی نقصان ہوتا ہے جیسے دیکھو بچوں کی پڑھائی کا تعلیم کا کتنا نقصان ہو جاتا اس پہ اتنا اتنا ٹائم یہ زایع کر دیتے ہیں یوٹیوب چینلوں پہ کچھ بچے پھر اس سے بھی بہت وقت جایا ہوتا ہے
آپ سے ایک اور بات بول رہا ہ جیسے کہ آپھ سات بندوں کو دیکھنا ہے اکٹھا ایک جگہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی بندہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرےا سب اپنے موبیلوں میں
ہاں صحیح فرمایا آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا سارے اپنے اپنے فون پے لگے رہتے ہیں
یہ نہیں کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھو کہ کس کے گھر پہ کیسا ہے بات چیت تو کے بارے میں نہیں کرتے اپنا موبائل میں سامیے برباد
ہاں بس بول دیں گے پوچھ لو کیا حال ہے بس ٹھیک ہے بس فون پہ لگے رہتے ہیں یہ تو آپ نے صحیح فرمایا بالکل چلو ہم تو اپنے گھر والوں کو کو مطلب بچوں کو میں تو مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جب کھانا کھانا ہے تو موبائل کا مطلب یوز نہیں کرنا
ہلو میڈم جی آپ سے آپ سے باتیں کر کے ہم بہت خوشی ہوئی اللہ کرے آپ سے پھر دوارا باتیں ہوں خدا حافظ ح
ہاں خدا حافظ شکریہ